ہلو
ہیلو آواز آ ری
ہاں اب آری ہے پہلے نہیں آ رہی تھی
ہاں بولو بتاؤ ابھی اسکرپٹ کے اکارڈنگ کریں گے کیا ایسے ہی کریں گے
نہیں نارمل کرتے آج
ہاں ٹھیک ہے ہوتا ہےارے بھائی‌ہے وہ آپ ریفریش کر کے کرے کیا بتانا پڑتا ہے نا وہ جو
ہاں پہر میں نے اپڈیٹ بھی کیا ریفریش بھی کیا
اچھا مجھے ابھی آپ کی تو میرے مجھے تو آپ کی آواز آ رہی تھی میری آپ کو نہیں جا رہی تھی شاید ہاں
ہاں ہو سکتا ہے کچھ سرور کا ایشو ہو ہے پھر کنٹینیو کرنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے ن
ہاں ہاں یہ تو ہے
میں کل بھی کافی کر لی تھی میں نے اور آج بھی ہا جب تھوڑی بچی ہے باقی ہو جائے گی تو پھر کافی ساری ہو گئی تھی نا اس وجہ سے مجھے لگ سرور اس کا ہو گیا ہوگا سلو
ہاں تھرٹی ہوگۓ تھرٹی ہی آۓنا
ہاں ابھی یہ والا جو ہے ٹوینٹی ٹھری ہے
ٹوینٹی تھری
کر لیتے ہیں نا کنٹینیو پھر مجھے بھی کچھ اور دیں اورگے لگے
ہم کتنے کیا اب جب سے
شاید میرے حساب سے تین مطلب ابھی آپ کے ساتھ تین کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ جوتھا ہےآئی تھنک میں نے انیس وا کول کیایا تھا آپ کو
یہ ہمارا چارواں کال ہے شاید ابھی چھ بجے آپ کے کالس
ہاں
ٹھیک ہے پھر ہم یہ کر کے ختم کریں گے ابھی فریئیں گے تو کیونکہ مجھے ابھی ہاں کیونکہ مجھے ابھی شگفتا دیدی کے ساتھ کرنا ہے تو میں سوچی کہ آپ کا ایک فرسٹ ختم کر لوں پھر ایک ایک کا پورا کمپلیٹ کرتے جاو نہیں تو آدھا ہاف آف ہاف آف کریں گے تو پھر پرابلم ہوگی
ہاں مجھے بھی ابھی میں ایک لڑکی کے ساتھ کر رہی تھی تو اس کا بھی ورک ر آگیا ہے تو بولے جی میڈم ابھی میں آپ کے ساتھ نہیں کر پاؤں گی پھر میں ا اپنا ہی دیکھ رہی ہوں کیونکہ پھر وہ لمٹ ہو جاتی ہے نا فروز تو پھر وہ انا بھی نہیں کر پائے گی م کہ نہیں تم اپنا دیکھ لو
ہاں ٹھیک ہے یہ تو ہے تو آپس وا جب ہم ہاں ایک دوسرے کی ہی ہیلپ کریں گے تو ہی ہو سکتا ہے نا
ہاں تو میں نے اسلۓ بولا میں نے کہاب وہ ریسیور بھی کافی بن چکی ہے تو پتا نہیں کتنا ہی کرتا ہاں
ایسا ہو تھا نہیں کی ایک ‌ کارڈ بینیفٹ ہے
نہیں دونوں کا ہوتا ہے نا چلیئے صحیح بھی ہے مجھے تو بیسٹ لگا اس میں مطلب پروفٹ ہی دونوں کو ہو رہا ہے
ہاں یہی تو
یہ مجھے کافی اچھا مطلب لگا یہاں پر کہ بھائی اس میں کسی ایک کو نہیں مل رہا ہے دونوں کو مل رہا ہے
ہاں آپ ہی نکلو چٹ دو منٹ نکالو چارٹ جی پیٹیس سے اور بتاؤ کیسا جا ابھی سلائی کر رہے ہو
ہ ہاں وہی بس وہائی مشین پی ہتی ہے میں آپ کیا کر رہتے
اول میں ایسے ہی لیٹی تھی ایسے ہی میسج کر رہی تھی آپ کو پھر یاد ہے کہ کو میسج کیا کریں زیادہ اچھا لگا کہ کال پہ بات کروں
ہاں یہ صحیح ہے
ہاں
بات کرنے سے مطلب جو بھی رہتا ہے وہ ایک ساتھ ہی ہو جاتا ہے پھر چیٹ میں ہم ایک میسج کرتے پھر کچھ نہیں جاتے ہیں اس سے اچھا ہے کی
ہاں یہ تو زیادہ اچھا رہ اور کال اگر ہم میسج میں کریں گے تو فون اگر کال کر کے بات کریں گے تو ہمارا کام بھی ہوگا ہماری بات کے بات بھی ہوں گے ہماری گو سپ بھی ہوگی ہمارا کام بھی ہوگا
ہے یہت تو بالکل صیح
اور ابھی کون سی کلاس کی پڑھائی کر رہا ہے ہو آپ
ابھی میری بی سی ا کی پڑھ ابھی میری بی سی اے ختم ہوئی ابھی تو چھٹی ہے ابھی رزلٹ آنے کے باد آگئیے کا لگانا
کس کی تیاری کر رہے ہو آپ
ای ایم سی کالج ایم سی ا کمپیوٹرماسٹر آف کمپوٹر ایپلیکیشن
ہاں تو پھر تو آپ کو کمپیوٹر کی اچھی نالج ہوگی
ہاں مجھے کمپیوٹر کی نالج ہے
لیپ ٹاپ پھر آپ کو لیپ ٹاپ پھر چلانا آتا ہوگا آپ کو
ہاں ہاں لیپ ٹاپ بھی ہے میرے پاس میرے پاس نہیں تھا لیپ ٹاپ ابھی میرے کزن کے پاس سے لائی ہوں وہاں کے جب شا دی دی بولے نا کہ لیپ ٹاپ لگتا ہے تو پھر میں اس کو اس کو اتنا یوز نہیں ہو رہا تھا میرے پاس تو نہیں تھا لیپ ٹاپ میرا تو ویسے ٹویلتھ کے بعد میں کمپیوٹر کی ہوں کورس پھر میں اس کو بولی کہ تری لیپ ٹاپ دے دے مجھے تھوڑا کام ہے تو پھر وہ دیا تو وہی اس کا ہی لیپ ٹاپ یوز کروں گی میں اب
اچھا میرے پاس بھی ہے لیپٹاپ لیکن مجھے اتنا چلانا نہیں آتا ہے وہ آپ مجھے سکھا دینا
ٹھیک ہے میں سکھاتی ہوں اس میں زیادہ کچھ نہیں رہتا ہےمیں سکھاتی ہوں
اب برک آنے کا بول رہے تھے نا کہ لیپٹاپ میں آئے گا تو میں بار تو لوں گی لیکن ایک بار مجھے پتا تو چلے کرنا
ہاں ہاں ٹھیک میں دکھاتی ہوں کیونکہ میں بھی لیپ ٹاپ سے ہی کروں گی تو میری لیپ ٹاپ اسکرین شو کر کے دکھاؤں گی آپ کو
ہاں یا پھر موبائل کا مطلب ہم لوگ ویڈیو کال کرتے یا
ہاں ویسے ہی بول رہی ہوں میں میں موبائل پہ کر ہوں پھر آپ اپنے لیپ ٹاپ میں کر نا میں میرے لیپ ٹاپ میں کرتی ہوں سیم سیم کریں گے اس صحیح رہے گا ہم دونوں کا لیپٹاپ بھی آن رہے گا پھر ہم ویڈیو کالگ کر ویڈیو کال کر کے پھر ہم دکھائیں گے ایک دوسرے کو
ہاں صحیح ہے میں تھوڑا سیکھ جاؤں گی پھر میں ہسبینڈ کو بتا دوں گی وہ بھی فری رہتے ہیں تو لیپٹاپ پہ بیٹھے بیٹھے کرتے رہیں گے وہ جو کچھ بھی رہےگا کیونکہ لیپٹاپ کا تو سارا ٹپنگ کا ہی ورک آے گا نہ
ہاں آپ کے ہسبینڈ کیا جاب کرتے
ہیں میرے ہسبینڈ مینیجر ہے بجاج فائننس ہے نا
اچھا اچھا وہاں پہ
اچھا ہے آپ کی کتنی ہوئی ہے اسکول ڈگری
ڈگری میرا مطلب میں نے فائنل ایئر تک پڑھائی کری ہے بٹ جاب نہیں کر پائی میں
اچھا آپ کون سی جاب کرنا چاہتے تھے
مجھے ٹیچرس کا ا مطلب کافی اچھا تھا میں نے تیاری بھی اسی کی کری تھی اور میرا نمبر بھی آیا تھا دو ہزار تیرہ میں بٹ پھر اس ٹائم کاؤنسلنگ کےلیے جو پیسے جاتے ہیں نا کہ ہاسپٹل مطلب ہاسٹل میں گرلس ہاسٹل میں میرا نمبر آیا تھا تو وہاں پہ کچھ پیسے جمع کروانے تھے کیا میرے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور مطلب ان ہی دنوں میں جب میرا یہ ریزلٹ آیا تھا کورسس چل رہا تھا اسی ٹائم تو پھر میں تھوڑا مری ٹھی کی اور ڈپریشن میں بھی تھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں سوچا پھر ٹرائی کر لوں گی تو پھر دوبارہ نمبر آیا ہی نہی وہ سال مس ہو گیا تھا ورنا شاید ٹیچرس ہوتی میں
اچھا کوئی نہیں اب تو اس سے زیادہ ہے آپ کے پاس نالج بھی ہے سب کچھ ہے
ہاں پھر اب دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں نا کہ بھگوان جو بھی کرتا ہے وہ مطلب اچھے کے لیے کچھ اچھا ہی ہونا ہوتا ہے تبھی تو جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہیں
ہاں ایک دم صحیح کہا آپ نے
پھر میں نے دوبارہ بھی ٹرائی کیا تھا لیکن پھر کچھ ہوا نہیں تو پھر میں نے وہکیشن چھوڑ دیا میں نے کہا اب نہیں جم رہا ہے تو بار بار ٹرائی کرنے سے اچھا ہے کہ میں لائن چینج کر دوں تو پھر میں نے اسٹیچنگ وغیرہ سیکھا اور اسٹیچنگ کرنے لگ گئی میں
اچھا وہ شادی کے بعد بھی ہو تا نہیں مائنڈ ڈسٹریکٹ رہتا ہے پہلا گھر پہ ایسا ہوا پھر یہ تو پھر مائنڈ میں سے نکل جاتا ہے وہ ساری چیزیں
ہاں بس ایسے ہی کچھ میرے ساتھ بھی چل رہا تھا اس ٹائم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہیں کروں
زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے
اور ہاں ایک تو ہ ٹھیک ہے تکھوڑی کانچنی ہو تو بچی کو نک کیل د م بے دوسرا ہ نہیں ایک ڈریس پچے میں نے کاٹی جوڑی ج مور لاگ تسیس ہاں پے گھر کپڑا وپڑا چنج کرا ےاس کہ چینج اب جائے تھڑے کی کیا کرے سو
کیاپست
جار
ہیلو ابھی ختم ہونے آیا ٹائم
س س ہاں وائس نی چلتا ہے
ناقابلسماعت آپ کی لینگویج ایسا لگ رہی تھی کہ ہماری ہندی لینگویج ہی لگ رہی تھی
ہاں
صحی ہے
کیا کرے کسٹمر آجائے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہیں
ہاں یہ تو ہے
ٹھیک ہے تو پھر میں آگے ہاں روڈ پہ ہی ہے اگین کرتی ہے نا